ہیلو
السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام بھائی اور صاحب
کیا حال ہے ہاں بڑھیا آپ اپنا بتائیے
میرا بڑھیا ہے بھائی
توبت کھانا ہونا ہوا
ہاں بھائی ہو گیا ہے میریرا بھی ہو گیا ہے اب اپنا بتاؤ
میرا تو ہو گیا ابھی مطلب ناشتہ ہوا ہے کھانا تو اب نہیںگیرا تو بارہ بجے ہوتا ہے بارہ ایک بجے جات اسٹوڈینٹ لائف میں یہی ہوتا تو بتائیے کیا کرتے ہیں آپ
ہم بھائی پڑھتے ہیں ابھی
کون سی کلاس میں
ابھی ٹینتھ کیے ہیں الیونتھ میں ایڈمیشن ہوا ہے
او ویسے ہے کہاں کہاں سے ہے آپ
ہاں بھائی بہار سے ہیں سیتامڑھی جانتے ہو
ہاں ہاں جانتے ہیں گئے بھی ہے مطلب سیتامڑھی میں کون سی جگہ سے
او بھوتے
او وہ تھی سے آپ کا نام کیا ہے
ہ ہمارا نام محمد رجا ہے
ا محمد راجا تو بتائیے ہ کیسا ہے گھر پہ سب کیس ہے
سب ٹھیک ہے بھائی
سب ٹھیک ہے
ہاں
تب پڑھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا
بہت بڑھیا
کیا چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ویسے
کھیل میں
کون سےی کھیلنا ہیں
کہ کیا بولتے اس کو میں کرکٹ جانتے ہو
کررکٹ
ہاں
بہت اچھے طرح سے بچے سے جانتے ہیں اس
ہاں بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں
ہ کرکٹ کھیلتے ہیں نا کلی ا اچھا بات ہے ویسے کب سے کھیل رہے
کھیل رہے ہیں کالج سے تو اسٹارٹ ہی کیے
کل سائٹرسٹ جگہ-
ہاں
ند- ند
آپ کے اندر بارش وارش ہوتا ہے کیا?
بارش ہوتا تو نہیں بٹ ہوا ہے کل رات کو ہوا تھا-
او ہمارے یہاں تو ہو رہا ہمارے یہاں تو ہوا ہے- میں رات کو ہوا تھا آج ا دو بجے تک ہوا-
سب کہیے نا اپنی فرینڈ کا حال کہیے نا
ہاں بھائی سب ٹھیک ہے-
کہاں کی ہے وہ
بائی بھوتی کا یار-
ہوں کب سے چاہتے ہو-
ہاں ا بھائی کیا بتائے- یہ ہم یہ ہے پکائے چار دن پہلے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں-
ہاں, آپ کا چھو- یہ نا ایپ سے کیا لے جانا بتائیے نا کیا حال ہے ان کا-
بھائی آپ کہاں ہیں گھر پہ ہیں-
ہم تو ابھی موتیہاری ہی میں-
بھائی تو ہم گھر پہ ہیں-
تھوڑا گھر پہ تو تھوڑا سائڈ میں ہو جائیے-
نہیں بھائی, نہیں اب سونے کا ٹائم ہے-
سونے کا ٹائم ہے کیا ٹائم ہی ہو رہا ہے دیہات سے ہے کا
ہاں بھائی, پورا پا پیور بہاری ہے-
تبھی تو لگتے دیہاتی کی طرف بات کر رہے ہیں پلس میں بول رہے کہ سونے کا- ٹائم ہو گیا- ابھی تو مطلب شہر میں لوگ ابھی تو آتے ہی باہر سے مارکیٹنگ کر کے- کوئی ابھی آئے گا کوئی اپنے دکان سے آئے گا کوئی بزنس کر کے کوئی اسپتال سے آیا ہے کہ نہیں-
ہاں بھائی بات صحیح ہے
تو ٹائم ہی ہے آنے کا آپ بول رہے ہیں کہ- میرا سونے کا ٹائم ہو گیا ہم کو- سب ان کو پت چلا کہ ہاں تب د ہاتھ سے ہی ہے-
ہاں
سب کہیے نا دوست دوست لوگ کاال کر کہیے کلاس مٹ سب کا-
سب ٹھیک ہے
تو پڑھائی میں من لگتا ہے زبردستی پڑھتے-
زبردستی پڑت ہے-
تو زبردستی کا پڑتے انٹرسٹ کیا چیز میں ہوتا ہے نا سب کا سب چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے کوئی- لل کوئی کہیں جیسے کوئی- ج کسی کو بزنس میں ہے ٹھیک ہے پہلا- دوسرا کسی کو کوئی کام کرنے میں لگتا ہے جیسے کسی کو کار چلانے میں لگتا ہے- ہر- ہر ان کا الگ ال
بھائی گاڑی چلانے میں اچھا لگتا ہے یار-
تو وہی بولیے گھر والے کو کہ نہیں ہم کو پڑھنے میں- انٹرسٹ نہیں ہے اب زبردستی پڑھا رہے پھر یہ وہ بتائیے- دقت کیا پتا- تب اس کو سمجھ میں آ جائے آپ کو اسی لائن میں بھیج دے- آ
ہاں بھائی ہاں بھائی کہیں گے
کہیں گے یا کہنے میں بہت کاانتا ہے ٹھیک ہےئی دیکھیے ایک لڑک میرا بھی دوست ہے ایک ٹھیک ہے آنا تو نہیں تھ یہ بٹ کو رہ ہے
ہاں
بہت بڑا وہ ہے ٹھیک ہے
ہ
اونا کوئی مطلب اس حساب کا لڑکا ہے ن نہا گھر پہ بات کرے گا ا نا خود سے کچھ کرے گا ٹھیک ہے بس ہاں بھر دن گھومنا ہے یہ وہ یہ وہ گیم گیم میں بہت زیادہ پاگا ہوگاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم بولے تم کو گیف گ میں انٹرسٹ ہے تو تو گیم میں ہی گیم ہی کھیلو نا جہاں پہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہاں جا کے سلیکشن کرواؤ بولو فیملی کو فیملی کو نہیں ہو رہا ہے تھا تو ہم کو بولو جاانا بھائی کیا د د ہے تم کو جو پسند ہے جو تم کو اچھا لگتا ہے جس میں تم کو لگتا ہے کہ ہم س سکتے تو وہ کرنے میں کیا دقت ہے کرو بق اس بات تو ہم ہے نا آگے پیچھے کمی ویسی جو بھی دقت ہے ہم ہے نا
ہاں بھائی بات صحیح ہے تمہارا
گ کچھ اور ٹھیک ہے اور وہ ٹاپک کہیں سے کہیں گھما کے لے جائے گا
ہے بتتا یار ایسا آدمی سب ہوتا ہے اچھا آدمی سب ہوتا ہے ایسان کا آدمی سب
اچھا آدمی ہوتا ہے اچھا آدمی نہیں ہوتا ہے ٹاپے گھمانے والا آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے شادہ کوئی معلوم ہے یا نہیں ایسا لگتا
ا ہ
ٹاپک گھمانے والا آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے مانیے آپ بھی بات کو ٹھیک ہے
ہاں بھائی
ہاں ہاں دیکھیے اگر آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے تو جس چیز سے ہم گئے بات کرنے ٹھیک ہے مان لیجیے ہم گئی پڑ رہ نہیں ٹیک ہے تھوڑا لگے بک نہیں ادھر ادھر بات سر پڑھانے ہے پڑانے ہیں پڑائی بات تنگو پڑھائی سے تو مطلب ٹ ہے کسی بھی نان پرسن سے م جو بھی کام ہے کام سے کام رکھے اس سے ہوتا کیا ہے انسان کا ویلو بڑھتا ہے اب بات گھمانے لگے کو یہ فالتو انسان ہے یہ وہ اس کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے مطلب سامنے والا پرسن کو ن ایک دم گرا ہوا ستے اپنا لیول نا خود گراتا ہے وہ سامنے والا پرسن کہ یہ وہ جھوٹ موٹ کا ہسی ہسیسی ای کبھی کبھی لے گ س سوچ اتے کے طرح مطلب کچھ بھی کوئی بات نہیں ہے یہاں کرنے کا وہ وہ ہم کو نہیں پسند ہے م کو جرا بھی پسند نہیں ہے سمجے بھلے یہ بات میرا دوست نہیں مانتا وہ الگ بات ہے جیسے کوئی بھی سیریس بات بولیں گے چلو نابمر نہیں ہے یہ ہے وہ ہے کار ل ہ گے ج کر لیں گے وال عادت ہے نا وہ کبھی ہوبے نہیں کرتا کر جیسے لوگ کر ہے نا آج نہیں ہوا تو کال کر لیں گے کال آج تک کبھی ایبے نہیں کیا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے ہاں پھر وہی روٹین اپنا فارمولا لگاؤ ٹھیک ہے کل کرے سو آج کرے آج کرے سو ابھی تب جا کے کچھ کر سک تب تب کچھ کر سکتے سمجھے
ہاں ہاں بھائی بائی ت بہت بس جیان دیےتے یار تم تم گیان کا اسکول کھول لو بھائی
کھول لیں گے ٹھیک ہے اس میں پہلے پہلا یہس نا ہم اپنا دوست کو رکھیں گے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اور بولے گا کہ نہیں ہم کو اچھا نہیں لگتا گیان دینا یہ وہ گان نہیں ہے یہ سیکسیس کی بات ہے کیا نہیں
ج ہاں
جیان کس کو دیتے بتا معلوم مجھے بہت تروں کے کام بتائے گا کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو اس کو کہتے کیا جو سامنے والا پرسن ایک دم افتاج ہے کہ ہاں ہم کوئی ایسا نہیں سننا ہے
ہ
اس کو کہتے ہیں گیان تم کو ایک بات بول د ٹھیک ہے
ہاں سمان ہاں ہم سمادرے
اچھا یہی بتاؤ جب یہ گیان ہے تو سمجھانا کسے کرتے ہیں بتاؤ تو
یہ سمجھانا بات سمجھانا نہیں تو ای دوست سمجھا بائے وہ کہتی کہتا ہے کہ کہ جانور کو لاسٹ سمے زیادہ زیادہ بات سے نہیں سمجھتا اسی لیے لاسٹ سمجھایا کرو اپنے دوست لوگ کو ہاں
ہاں تو وہی نا ابھی مطلب وہ نا میرے ساتھ ہے
ایسن ایسن دوست سب ملتا رہتا تا ہے بتاؤ لاسٹ سمجھانے کا بات کرتا رہتا ہے وہ لوگ
ہاں تو وہی نا ابھی میرے ساتھ میں نہیں ہے وہ دوست ٹھیک ہے بہت دور ہے کم سےم سو کلو میٹر دور ہے ہم سے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم سوچتے ہیں لات سے سمجانے کے لیے کیا کریں اب نہیں سمجتا ہے مگر ملیں گے نا اس سے جب بھی
ٹھیک ہے بھائی بھائی اس سے آ کےے مت بولو بھائی چھوڑ دو بھائی یار اس سے آگ مت بولو بھائی دوسرا بات بولو
کیوں آپ کو کیا دقت ہے بھائی
نہیں بھائی کوئی دقت نہیں ہے کوئی دقت نہیں
نہیں نہیں سن لیجیے جب ہم بول رہے ہیں پورا بول رہے تھے کیا جب اس سے جائیں گے تو پہلے تو مل لیں گے ناشتہ واشہ کریں گے پھر سائڈ میں جائیں گے ٹھیک ہے ایک دم پیار سے بتو وہی ن کہ نہیں بول کہ پیار سے مارنا وائ وہی بات ہوگا سمجھے
ٹھیک ہے
تب جا کے میرے دوست کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں عمران بھائی کچھ بول رہے تھے جو ہم کو آج سمجھ میں آیا سمجھے ہم آئیں جب جائیں گے نا اس کے گھر
ہاں
تو اس کا کمپیوٹر کلاس جو ہوگا نا اس کا جوائن ہو جانا چاہیے نہیں تو سمجھے ہاں ہم تو پتا نہیں ہم کیا کیا کریں گے وہ تو ہم کو بھی نہیں پتا کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا
ہاں بھائی آپ کو اتنا کہ خطرناک ہے لگ ہماری ہی ہو سکتے ہیں
مارے دیکھے ہم کو ڈر لگتا ہے آپ آپ سے بات کر رہ گوم رہے بھی ہم کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کہیں اٹھوا نہ لیجیے مار نہ لیجیے گا اس لیے ہم تھوڑا ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم
ٹھیک ٹھیک ریک
وعلیکم السلام